ہیلو بھائی
ہاں سلام
و السلام علیکم بھائی بھائی اس کے لاسٹ اس سے پہلے والی کال جو تھی نا اس سے پہلے والی نا
ہاں
اس میں بہت کم افیکٹ آیا ہے تین منٹ کا
کیا بولتے ہو بھائی
بھائی سچ میں بھائی کوئی بات نہیں آپ یہ کال ایسے ہی کرو اس سے سارا کچھ ریکور ہو یہ چھ منٹ افیکٹ جانا چاہے ٹھیک ہے بھائی
وورننا کیا بھائی
ہاں بھائی بولو مجھے کچھ اچھی سی شاعر بھائی میں شایری ایک سناؤ بھائی سنو اور اگر خوفے خدا نہ ہوتا تو ہم بتاتے کہ دلوں کو ٹوڑا کیسے جاتا ہے
واہ واہ بھائی کیا شاعری ہے بائی بائی آپ شاعری کہاں سے لاتے ہو بھائی کیا شاعری کرتے ہو آپ
جنہیں ہم حاصل ہو جائے انہیں ہم بےیکر لگنے لگتے ہیں
واہ وا
وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے
واہ واب بھائی واہ واہ
ہم ہر کسی کے لیے بس ایک وقت تک ضروری ہوتے ہیں
واہ واہ بھائی ہر کسی کے لیے
انسان اپنی وفا سے خوبصورت لگتا ہے یہ حسن والے کبھی وفادار نہیں ہوتے
و واہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ولہ بھی بھی ہاں بھائی م
اس نے مجھے دونکھا نہیں دیا بس جاتے جاتے سکھایا گیا ہے کہ دوبارہ یہ غلطی کبھی نہ ہو اس نے مجھے دونکھا نہیں دیا
جے جاتے سکھا گیاط دوبارہ غلطی کبھی نہیں ہونی چاہ واہ واہ انسان کو بھائی کیا شاعری کرتے ہو اپ دل جیت لیا بھائی دل جیت لیتے ہو و آپ بھائی کیاش بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشلہ تم سے ملنے سے بہتر ہاں و و و واہ ہاں ت ب ج ہے ہوتا واہ واہ واہ واہ بائی کیا شاعری ختم کر دیا اپ نے واہ وا واہ وا
لوگ زندگی سے نکل جاتے ہے
وہ وآ
خدا نصیب کرے ان کو خوشیاں
او ہو خدا نصیب کرے ان کو
اداس رکھتے تے ہیں
واہ واہ واہ واہ
وقت تمہیں بتا دیتا ہے
وقت تمہیں بتا دیتا ہے
کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے
واہ واہ واہ واہ
انتظار رہتا ہے تمہارا
واہ واہ وآ
کبھی صابر سے اور کبھی بے صبر سے
واہ واہ واہ وا
ا
تب مطلب کی بات سمجھتے ہیں و و کوئی کاش کوئی بات کا مطلب س واہ واہ واہ واہ میری دل کو سمجھنے والے صرف نصیب واہ واہ واہ واہ
او
اور تم کیا جانو کہ د و ماشاء اللہ حبی بھی ولہ حبی بھی بھائی بھائی کا شاعری کرتے قسم سے دل جیت لیا بھائیکول چھوٹ جاتے ہیںندگی کی میں ا ہو امتحان کبھی ختم نہیں ہو آب واہ وبب بھائی
آج کا دن تو قیا مت کی طرح گزرا بھائی سنونا بھائی بائی ایک بات بس
مق
مت چھیین خود کو ا بھائی میں تیرے صبح کیا تے بس واہ واہ واہ واہ پسند کے لوگ تکلیف بہت دیتے ہیں بھائی
بائی بولو کچھ اچھا سا بھائی
اج کل اچ سنو نا بھائی یار سنو نا بھائی آج کا دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے آج کا دن تو آج کا دن تو قیامت کی طرح گ گزرا ہے نہ جانے کیا بات تھی ہر بات پ و و ب یہ ب کتنا کتنا رویا تھا میں تیرے کھات طر کتنا رویا تھا مری خاطر اب اب جو سوچوں تو ہنسی آت ہیں کیوں روتے ہیں لور محبت کی یاد میں اقبال کیوں روتے ہیں لوگ آدمی اقبال ج زندگی جنت ہو جائے اگر اتنے آنسو عشق میںت خدا ہاں
بھائی مجھے ایک بات بولو پہلے بھائی
سننا بائی
بھائی پہلے بعد
بھائی پہلی میری شاعری سنو نا بھائی سنو نا بھائی سنو بھائی بھائی مزاق غالب کی شادی سنو جان ایلیاس صاحب کی شاعری سنو علامہ اقبال کی شاعری سنو بئی دل کو ب جیتتے ہیں دل کبھی جیتتے ہیں غالب یہ تو بس ہارنے کی ایک خوبصورت بہانا ڈ
ہاں بھائی
واہ اقبال اگر حوثلہ اصح اتنا ہے آسان ہوتا تو ہر عاشق شاعری ہر عاشق شاعر نہ بن
بھائی پہلے بہت سنو نا بھائی
ہاں بھائی بولو جی
بھائی ہم بارہ منٹ کی کال کریں گے بھائی ٹھیک ہے
ہاں کیا بولتے ہو پھر اگر کچھ آ گیا بھائی اگر کچھ ہو گیا پھر
کچھ نہیں ہو جائے گا یہ کاٹنا نہیں با یہ خود کٹ جائے گی کال بارہ منٹ پہ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے پھر بھائی
ایک کال کریں گے بارہ منٹ کے بس
میرے کون کالس کی میرے کو میرے کو ان کالس کی یہ آئی ہی نہیں اگر میں نہیں کاٹ سکتا ہوں کال اگر میں کاٹوں گا
ہاں کاٹ سکتے ہو مگر یہ نہیں کاٹنا ہے یہ خود کاٹے گی
میں نے جو وہ کاٹی میرے کو جو ان کو مے کوھ کالس کی ڈیوریشنس ہی نہیں آ گی
وہ یہ خود آتی ہے بھائی آپ کو صبر نہیں ہے بھائی اس کو ٹائم لگتا ہے
صبری ہی نہیں ہے
سنو بھائی سنو میری بات بھائی سنو میری بات بھائی سنو نا بات
ہاں بھائی
بھٹی ٹی آر سی کے پس کیا گاڑی آ بھائی
ہاں وورن کیا کیا
بائی سنو نہیں یہ یہ بارہ منٹ پہ خود کٹ جائے گی اچھا افیکٹ آئے گا ٹھیک ہے بھائی
ورنہ کیا بھائی مجھے ایک دو لاکھ کمانے ہے بھائی ہو جائے گا
جنہیں نیند نہیں آتی انہیں
واہوابائی
صبح ہونے میں کتنے زمانے لگتے
بھائی آپ رلاتے ہو مجھے قسم سے بھائی
ہ سلسلہ ہی نہ ہوتا کوئی گلا ہی نہیں یہ تو مل گیا ہوتا ت یا پھر ملا کے نہ ہو کیا کہوں زندگی اس کے بارے میں تماشا تھا عمر بھر دیکھا ایک دھی تو ہوس رہی ہے ہمیں اپنی حالت کا ب صرف سوچ ہے کر کے نہیں دیکھے میرے پاس گنابھی وہ دورے ہے بھائی مجھے ایک بات بولو بھائی بھائی ایک بات بولو
سنو فر بائی
بھائی پہلے بات ایک بولو نا بھائی
پہلی ہوا سہانی ہوتی ہے ہاں بھائی عشق کی پہلی ہوا سہانی ہوتی ہے پھر برباد پوری جوانی ہوتی تی ہے
او بھائی او
پھر برباد پوری جوانی ہی ہوت ہے ہر لڑکا شوق سے نہیں پیتا سگریٹ ہر لڑکا شوق سے نہیں پیتا سگریٹ اس کے پیچھے بھی کو کوئی کہانی ہوتی ہے کہاں کہاں تھا نا کہاں تھا نا محبت میں برباد ہو جاؤ گی کہاں تھا نا محبت میں برباد ہو جاؤ گی تم سے آپ آپ سے جان پھر جان سے انجان ہو جاؤ گے
جانو بھائی مجھے ایک بات بولو آپ نے کل کیوں اس کو رلایا بچارے کو
ہاں
ساحبیرا اس کا نام کیا نام ہے اس اس کو کیوں رلایا
اب کیا کرے بھائی ان کو کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا بہت روشٹ
بھائی کیوں بھائی آپ نے تو اس کو بہت رلایا بھائی اس کو تو ابھی بھی آپ دماغ میں ہو تو ہو کہ جب وہ اس سے بات کرتا ہوگا
ورنہ کیا بھائی اگر بھائی کیا تھا ہاں مینگو ہاں مینگو کا موسم آم کا موسم چل رہا ہے نا
بت زبردست تھا
آم کا موسم یہ بھی چل رہا ہے
بھائی وہ بھی ایس پی میں پڑھتا ہے
کاامرس میں زد ایجوکیشن بھی آتا ہیں
اچھا ٹھیک ب اچھا ٹھیک نہ ملا اگر کسی کے ساتھ ہاں
سنو نا مگر عام اچھا پسند کیا ہے ہیں
ھرنا کیا بھائی اس آم میں مزہ ہوگا
پت کیا بھائی جوس اچھا نکلے گا بھائی آم میں ہے نا بھائی الگ ہی قسم کا آم تھا میں ختم ہو گیا کل اس آم کو دیکھ کر
بھائی ایک بات سنو بھائی ایک بات سنو بس
ہاں بھائی بولو نا اب بھائی آپ بولتے ہی نہیں ہو اپ کیا کرتے ہو بھائی کچھ بولا کرو نا بھائی سنتا ہی نہیں ہوں میں کچھ کچھ بھائی آپ بات ہی نہیں کرتے ہو ن ہی بھائی
بھائی بولنے دو نا بھائی آپ تو بات ہی نہیں بولنے رہے
بھائی پہلا میرا سنو نا بھائی پہلی میری شاعری سنو نا آپ وقت نے مجھے چھپ رہنا سکھا دیا بھائی سنو وقت نے مجھے چھپ رہنا سکھا کھا دیا اور حالاتوں نے سہنا سکھا دیا اب کس کے کسی کی آساں نہیں ہوتی زندگی میں کیونکہ میری امتحانوں نے مجھے اکیلا رہنا سکھا دیا
نس کا ب ارشاد بھائی آمی بول بھ ایک
ب سنناا اسی کی کسی شاعر نے کہا تھا کسی شاعر نے
بھائی افیکٹ اچھا نہیں آئے گا پھر پھر مجھے بولتو گے افیکٹ نہیں اچھا آ رہا ہے پ مجھے اب کال کرٹ نہیں اچھا آیا دونوں کا بولنا ہے ن بھائی ا مجھے
کیا بھائی پہلے بھائی میں بولوں گا نا بھائی
بائی افیکٹ نہیں اچھا آئے گا دونوں کو بات کرنی ہے نا اس آان نے آج کیا ہے آیا نے ارض کیا ہے نام ملا اگر کسی کیسا تو ہمیں یاد کر لینا
اوہ اوہ بائی
نہ ہی ست ہے تو ہم سے بات کر لینا
ہپ
خوشیاں بتانے کے لیے تو آپ کی ہزار دوست ہوں گے مگر
ہائی میماری
جب غم بتانا ہو تو ہمیں یاد کر لینا
واہ واہ بھائی واہ و
نہ راہتوں نے ساتھ دیا نہ منزل نے انتظار کیا کیا میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر میرے ساتھ امیدوں نے بی نن مذاق کیا
ائیاںائیواہ
بولو بھائی آپ کچھ اچھا سا بھائی بھائی ماشاء اللہ بھائی نظر نہ لگے بھائی مزہ نظر لگے
کسی شاعر نے کہا تھا نا محبت نہ کرنا لیکن ہو جائے تو انکار بھی نہ کرنا نبھ سکو نبھا سکو تو تو ہی محبت کرنا ورنہ کسی کی زندگی برباد نہ کرنا
پربت نک کرنا بھائی
اللہ قرآن میں فرماتا ہے تیری سکون چھیل لینے والوں کو کو میں وہاں جا کر توڑوں گا جہاں اس نے گناہ بھی نہ کیے ہوں گے
بھائی امیری بھاری بھائی تم مجھے ایک بار پھر سے شروعات کی طرح منا وہ تمہارے شروع شروع کے چاہنا مجھے بہت یاد آتا ہے میں نے دیکھ کا ہے جھلک برے وقت کی یہ چیز ہی کہ والے طتو پر آ جاتے ہیں
بائی اپ جوک ایکک سنونا سچ بولوں تو جھوٹ لگتا ہے سچ بولوں تو جھوٹ لگتا ہے جھوٹ بولوں تو مذاق لگتا ہے اور مزاق کروں تو لوگوں کو
کرن تو براال
مزاق کروں تو لوگوں کو برا برا لگ رہ جاتا ہے اور چھپ رہوں تو ایگو لگتا ہے
او بھائی ہو قیامت تک یاد کرو گے کسی نے دل لگایا تھا ایک ہونے کی امید بھی نہ تھی پھر بھی باگل ان کی طرح چاہ رہا تھا صبر آ جائے تو خود کی پسند بھی دل سے اتر جاتی ہے بھائی ہلو بھائی ہلو بھائی بھائی سنو نا پہلے ب کال کال کٹ ہو جائے گی اچانک میں نہیں کٹوں گا ٹھیک ہے بھائی
ٹھیک ہے بھائی محبت بھی کیا چیز بنائیے ہے پہلے سنو ن بھائی کیا کر رہے ہو بھائی یار بائی چلو پھر بھائی کہاں کٹی بائی